ہیلو
السلام وعلیکم
وعلیکم السلام جی
اور بتائیے سب خیریت
جی سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے آپ سب خیریت سے ہیں
جی جی جی سب خیریت اور کیسا ہے آپ کے وہاں موسم
جی موسم کا تو بہت ہی برا حال ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم خدا کی بہت بڑی نیت ہے کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کبھی بارش ہو جاتی ہے مطلب موسم کیسے تبدیل ہو جاتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا آج کے ٹائم میں
جی جی بس گرمی کا موسم سم موسم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے کہ موسم ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا
جی جی جی صحیح فرمایا اپ نے
ہے نا کبھی گرمی کبھی سردی کبھی برسات کا موسم ہوتا ہے اچھا تو آج دیکھو آج مطلب صبح تو اتنی تیز دھوپ تھی اور ابھی پھر تھوڑا سا موسم بن گیا کہ جیس سے بارش آئے گی بادل گرج رہے تھے اور اب پھر ایک دم بارف دیکھ رہو ہو بہت دھوپ
جی جی جی وہی تو میں بتا رہی ہوں نا موسم میں تبدیلی ایک دم سے ہو جاتی ہے سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا اس کا کارن ہے اور کیا ہے یہ ہے تو فکر کا سبب ہی ہے نا کہ موسم کا سمجھ میں ہی نہیں آتا آج کل کیا موسم ہے منٹوں میں سردی ہوا لگتی ہے منٹ میں بارش ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا
جی بس گرمی میں بھی بھی ایسے ایک کھانے پینے کا بھی کچھ وہ نہیں کھانا وغیرہ کھانے کا تو دیکھو من ہی نہیں کرتا تا گرمی میں ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جیسے سے ٹھنڈی چیزیں ملے ہمیں کھانے کے لیے
جی بس بالکل صحیح فرمایا بس پانی ہی پینے کا من کرتا ہے اور تو کھانا کھانے کا بالکل من ہی نہیں ہوتا ہے
جی جی
جی گرمیوں میں تو یہی رہتا ہے بس وہی ہے نا انسانوں نے یہ موسم بھی خراب کر دیا ہے جو یہ اندھا دھند پیڑوں کی کٹائی کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں
جی
ہاں جی اسی وجہ سے خرا آلودگی پھیل گئی ہے سارے آالم میں سب خراب ہوتا جا رہا ہے
ہوں ہوں اور سر مائے اور کیا بنا لیتے ہیں آپ
جی کھانا تو سارا ہی سارا ہی بنا ہی لیتے بس بچوں کو کھانا وانا کھلا کے ابھی ابھی بچوں کو سلایا ہے
آج کل دیکھو بچے مطلب وہ بریانی وغیرہ کے دیکھو چپاتی وغیرہ تو کانے کا من نہیں کرتا روٹی وغیرہ آج کل بچے نا بریانی کھانے کی فرمائش زیادہ کرتے ہیں
جی گرمی میں اچھا ہی یے لگتا ہے کی بریانی بنا لو اور بس یہی کھانے کو من کرتا ہے روٹی کھانے کو تو بالکل من ہی نہیں کرتا
ہاں بس گرمی بہت سہ بس ایسا ہوتا ہے کی بارش آ جائے تھوڑا موسم ٹھیک ہو جائے
جی جی وہی نا گرمی سخت اتنی ہو گئی ہے تاپمان دیکھو بڑھتا ہی جا رہا ہے نئے نئے ریکارڈ بن گئے گرمی کے کارن
ہمم ہمم
ہے نا وہی ہے نا ہم خیال نہیں رکھتے ہیں ہمارا یہ تھوڑا ہے ہی اس میں کصور
ہاں
غلط چیزیں کرتے ہیں ہم خود اس کے ساتھ اللہ تعالی نے تو ہمیں بہت اچھی چیزیں دی ہیں ہم ہی اس کا خیال نہیں کرتے ہیں ہے نا گرمی کی لہر اس سے دیکھو بچ بچے بھی کیسے بیمار پڑ جاتے ہیں اسکول سے اتنا چھوٹنا آتے آتے بچ بچے بیمار پڑ جاتے ہیں اسکول تو بچوں نے جانا ہی چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو
ہاں وہ تو ہے ہی میرے تو بولتے ہیں امی اتنی گرمی ہوتی ہے یے وہ ہے کہ مجھے نہیں جانا پھر میرے شوہر کو بولے گا کی ابو میں نے نہیں جانا اسکول ابو میرے ابو جان مجھے اسکول جانا مطلب اتنی گرمی ہے اوپر سے سے میڈم میڈم اتنا کام کرواتے ہیں کچھ ہے گراؤنڈ میں کھیلنا پڑتا ہے
جی جی جی جی نہیں گرمیوں میں تو اسکول والوں کو بھی منع کرنا چاہی کی بچوں کو ایک ایک گھنٹہ وہاں بچوں کو نیچے وہ اسمبلی میں کھڑا کرتے ہیں کی یے کرو اور وہ کرو پیٹ ٹی کرو ایکسرسائز کرو گرمی اتنی زیادہ ہے بچوں کو دھیان رکھنا چاہیے بچ چے بیہوش ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں نیچے اسمبلی ٹائم میں ہی وہی نا گرمی کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں
میں نا یے کی بس اپنے مطابق نا اپنی ہمیں صحت کا خیال رکھنا چاہیے
جی جی جی پانی سمے سمے پر پینا چاہیے وقت سے پانی پینا چاہیے بالکل جی بالکل بالکل صحی فرمایا آپ نے
بس زیادہ سے زیادہ دیکھو پیڑ ہوں گے تو دیکھو آلودو گے آلود تگی بھی بچے گی مطلب پردوشن بھی بچے گا موسم کا نظام بہتر رہے گا
جی جی جی جی جی بس وہی ہے نا کی ہم ہمیں نہیں خیال رکھتے ہیں نا اپنے دنیا کا ہم خیال ہی رکھ تے ہے ہم اپنا گھر سے کوڑا نکال کے باہر نکال کے پھینک دیتے ہیں یے نہیں پتا کے ہماری آنے والی نسلوں سے نسلوں کو بھی فائ اس کا بہت نقصان ہوگا
ہاں بالکل
جی وہی ہے اگر ہم آج خیال نہیں کریں گے ان سب چیزوں کا تو ہماری آنے والی نسلیں بھی بیمار پڑیں گی اور ان کو
ہمم بس آپ یے دیکھو نا موسم ہاں بالکل بالکل جی جی صحیح فرما رہے ہو موسم کا موسم کا نا انسان کے اوپر بڑا گہرا اثر ڈلتا ہے بڑا گہرا اثر پڑتا ہے دیکھو گرمی ہو رہی ہے نہ کچھ کھانے کا من کرے گا نہ کچھ پینے کا
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
تو یے ہمارا ہم ایسے ہی رہیں گے تو ہمارا جو ذہن ہے وہ خوش مزاج کیسے رہے گا پھر
بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل
بس آپ بریانی وغیرہ کیسے بنا لیتے ہیں بنا لیتے ہو آپ
ہاں بس ایسے ہی بنا لیتے تھوڑی بہت جیسے گرمی میں تو من تو کرتا نہیں کھانے بنانے کو ہاں اں یہی من کرتا ہے کہ بس بازار سے کچھ کھائے لے آے کچھ بنا لے یا پی لیں کچھ کچھ بھی روح افزا پی لیں یا لیمبو پانی پی لیں بس یہی من کرتا ہے گرمی میں تو
جی جی جی صحیح فرما رہے ہو بالکل
ہمم پانی پی کے بس ایسا لگتا ہے من بھر گیا کھانا کھانے کا من ہی نہیں کرتا
جی جی بالکل
ہمم بس ت ابھی آئی ہے یہی سوچ رہے تھے کی گرمی میں ہمیں اب اپنا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا چاہیے ہاں آج آج ہم یہ چیز نہیں سوچیں گے تو ہمیں آنے والی نسلوں کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی اس چیز کی
جی وہ تو ہے
جی اور بتائیے آپ آپ درخت وغیرہ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے
نہیں ہمارے تو لگے ہوے ہیں ہمارے گھر تو بہت اچھی مطلب گارڈنگ ہوئی پڑی ہے
بڑھیا بڑھیا ہونی چاہیے آج کے ٹائم میں تو ہر جگہ ہر گھروں میں جی جی بڑھیا ہے بڑھیا نہیں ہونے چاہیے یہ انیں کے کارن گرمی کم ہوتی ہے تھوڑے یہاں پیڑ لگے ہیں پھر بھی تھوی ہوا لگتی ہے وہاں پر
جی بس یہ ہے کہ موسم اچھا ہوتا ہے اور کسانوں کے لیے بھی اچھا موسم بہت اہم ہو اہم ہوتا ہے کیونکہ انھیں یہ ہوتا ہے کہ ا اب فصل پہ فصل اسی پر ہی منحصر ہوتی ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاں
وہی ہے نا آج کل پتا ہی نہیں چلتا موسم کیسا ہے ایک دم سے اس کا مزاج چینج ہو جاتا ہے موسم کا سمجھ میں ہی نہیں آتا ایک دم سے بارش آ جاتی ہے ایک دم سے گرمی ہو جاتی ہے
جی جی صحیح کہے ہو
ہوں ں
ادھر بھی دیکھو ایسے ہو پڑے جس پہلے پانچ منٹ پہلے اتنی تیز دھوپ تھی اب ایک دم مطلب جیسے بادل سا آ جاتاہے نا ویسے
جی جی جی جی جی جی یہ نا یہ انسانوں نے تبدیلی کر دی ہے موسم کے اندر یہ جو پلیوشن اتنا ہو گیا ہے
ہاں
کارخانوں سے دیکھ لو کتنا دھواں ہے پیڑوں کو کٹتے جا رہے ہیں ہے ناں پلاسٹک بیگس لوگ استعمال اتنا کرتے ہیں
جی بالکل
لیکن سب سے پولوشن بڑھتا جا رہا ہے
پولوشن تو بہت زیادہ ہے مطلب پردوشن تو بس آپ پوچھو ہی نہ
وہی میں صبح جب بچے صبح صبح اسکول جاتے ہیں تب بھی میں دیکھتی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ماسک لگایا ہوتا ہے کیونکہ انہیں سانس کی بھی اتنی دقت مجھے لگتا ہے بچوں کو ہوتی ہے صبح صبح دیکھو آپ کتنا ٹریفک ہوتا ہے اتنی بسیں ہوتی ہیں اسکولوں کی
آلودوگی کا مطلب پردوشن کا تو اتنا زیادہ مسئلہ مسئلہ ہوا پڑا ہے ناں ک, ی کیا بتائیں دیکھو جیسے کارخانوں کا دھواں ہوگیا گاڑیوں کا دھواں ہوگیا کوڑا کرکٹ ہے نا یے سب مطلب کی یے بیماریوں کا یے تو ہے کارن یے
بالکل بالکل
ہوا کی ہوا پردوشن سے جو ہوا پھیلتی ہے وہ انسانوں میں سانس رہنے کی وہی نہیں ہوتی
بالکل بھئی وہی تو بول‌ رہے ناں انسانی صحت متاثر ہو رہی ہے اس سے
بیماریاں پھیلتی ہے
جی جی جی جی چلیے اور فرمائیے
بس بیٹھے تھے تو آپ کا فون آیا میں نے کہا چلو تھوڑی سی آپ آپ سے گفتگو کر لے
جی بہت اچھا ہے وہی میں بھی وہ سوچ رہی تھی بہت ٹائم سے ہوئی نہیں تھی آپ سے گفتگو لو کال کرکے آپ سے تھوڑی سی گفتگو کی جائے آپ سے مشورہ لیا جائے کہ گرمی کو کم کیسے کریں کیا کریں اے سی سے ہی نکلنے کو من نہیں کرتا
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ ویسے مجھے تو میں تو اپنے شوہر کو بولتی ہوں کہ رسوئی میں نا مجھے اے سی لگوا دو یا تو گیس اٹھا کے ادھر لے آؤ یا تو مجھے رسوئی میں لگوا دو
فرمایا آپ نے سارے تو یے لوگ تو بیٹھ جاتے ہیں اپنا کھانا کھانے کے لیے بس آوازیں لگائیں گے امی یے دے دو امی پانی دے دو امی روٹی دے دو
جی بالکل بچے تو ایسے ہی ہیں امی امی امی آواز اچھا بھی ہمیں غصہ بھی آتا ہے
جی
پھر ہوتا ہے کی ہائے چلو بچے ہیں چلو دیکھتے ہیں پر انہیں نہیں دکھتا نا کی ہاں ہماری امی
گرمی میں کام کر رہی ہے جی صحیح فرمایا آپ نے سبھی بچوں کا یہی حال
جی میرے تو بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں تو زیادہ پریشان کرتے ہیں پھر مجھے
بالکل بالکل وہی بچے اسکول سے جاتے نا تو وہ کہتے پتہ نہیں ہم کتنا بڑا کام کر کے آئے ہیں اب ہم یہاں اے سی میں بیٹھے بیٹھے کانا کھلاؤ ہم نہیں آئیں گے باہر اب ہمم وہی نا بچے دیکھ لو باہر نکلنے کے لیے کہہ دو کی جاؤ تھوڑی دیر کھیل ہے اور نکلتے ہی نہیں ہے نہیں اے سی نہیں ہے اے سی میں بیٹھیں گے ہم یہیں بیٹھ کے اپنے موبائل پے گیم کھیل لیں گے لیکن باہر نہیں جانا جی چلیے ایک طرح سے ہم بھی یے سوچ ٹھیک ہے بچے آرام سے بیٹھے ہیں اسی میں اپنا بیٹھے ہیں باہر جیں گے بچے بیمار ہو جاتے ہیں لو اتنی تو چلتی ہے آپ دیکھیں سات شام کو سات بجے تک بھی نہیں دے نہیں سکتے لیکن پھر بھی لیکن شام کو سات بجے تک تو دیکھو آپ کتنی گرمی رہتی ہے باہر
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہو آپ
جی نہیں موبائل تو نہیں دے سکتے اور بچوں کو بتھیرے انڈور گیمس بچے کھیل لیتے ہیں اپنا نہیں جاتے باہر جی جی جی چلیے اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے
ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے خدا حافظ
جی شکریہ خدا حافظ